وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہیلو
ہیلو
السلام علیکم ہاں اب آ رہی ہے آواز آپ ٹھیک ہو ہاں الحمد اللہ میں ٹھیک اور اپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہوں شکر ال رحمد اللہ
اچھا اپ کی بہنیں ٹھیک ہے
ا سب ٹھیک ہے آپ بولو آپ کے گھر میں سب
ہاں میرے گھر میں بھی سب ٹھیک ہے
اچھا اچھا
ہاں اچھا اپ ماںسی کی یہا گئی تھی
ہاں میں ائی واپس
کب ائے اپ
میں تین بجے
اپ بیمار ہو
سر میں بہت زیادہ درد ہے اور کیا بولو
کیوں آپ شاید کہیں ندی پہ گھومنے گئی تھی میں نے آپ کے سنپس سے
میرب دی دی
رٹی دیا یا وہ ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک کچھ
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں
کالج آتتی ہوں
ہاں میں گئی تھی لیکن کل میں پکنک گئی تھی کل نہیں گئی ف
وہ کہاں گئی
ہم بہت جگہ گئے تھے جیسے کوکر ناگ ویری ناگ اور وہ ڈکسن اور اجبل لاسٹ میں
مزہ ہے
ہاں بہت مزہ آیا ہے میں وہ جھولے پہ بھی چڑھی وہ رولر کوسر ہے نا بڑا جولا ہاں لیکن وہاں پ پہ ہارٹ اٹیک ہونے والا ہوتا ہے جیسے وہ تیز چلتا ہے نا مجھے لگا کہ میں شاید مرگئی اج اتنا فاسٹ تھا وہ میں نے اتنا چلایا ہاں وہ جو ایسے ایسے ہوتا ہے وہ پینڈلم کی طرح ا میرے ساتھ ایک چھوٹا لڑکا تھا ایمن اور چھوٹا ایک جولائی میں تھے
ہوں
مجھے نہیں بیٹھنے دیا ان کے ساتھ بولا ایک ہی میں دو ہی الاؤڈ ہے ایک ڈبے میں پھر میرے سات ایک چھوٹا لڑکا تھا بچارے نے اس دن سار قرآن پڑھا اتنا درر رہا تھا وه
ہوں
مہینے ہم نے اتنا چلایا پھر میرا گلا بیٹھ گیا آج میرا گلا ٹھیک ہو گیا کتنا چلایا ہم نے
اس الگ ہی مزہ ہے نا
ہاں لیکن ڈر بھی بہت ہے ڈر بھی بہت زیادہ ہوتا پہلے وہ لو سلو ایک پرسن کو ہنڈریڈ روپیز دینے پڑتے ہیں
سچھی
ہاں سچ میں ہم تین چڑھے اور ہمیں تین سو لگے
او ہو
ا پان پندرہ راؤنڈ ہاں پندرہ راؤنڈ دیتے ہیں کتنے میں پہلے وہ ایک دو راؤنڈ جو ہے وہ بہت سلو ہوتے ہیں پھر دو تین راؤنڈ کے بعد اتنا فاسٹ ا وہ جیسے خواب میں فیلنگ آتے نہ جب خواب میں ہم کہیں سے گرتے ہیں اوپر سے ویسی فیلنگ آتی ہے م مجھے لگا اچھے سے میں مر گئی اتنا چلائی میں میرا گلا بیٹھ گیا پھر لیکن ا پھر دو تین بار
کہ ہوگا نوں
ہاں انجوائے بہت کیا
ا کل آنا ہم بنائینگے پین کاڈ میر کال دیدے موسی کے گھر اور سن آپ کو پتہ میری کزن کیا بول رہی تھی بول رہی تھی
ہاں
آپ نے غلط کی کیوں آپ یہ گریجویشن فضول ہی میں نے بولا کے اس کے علاوہ میں کیا کرتی میں بولا آج رس بھی کرتے ہیں پرائیویٹ یا گورنمنٹ اس کے لیے پہلے ایگزام دینا پڑتا ہے نا وہ بہت ایگزام یا یا اگر کوئی ڈائریکٹ عدد ایڈمیشن بھی مطلب کوئی ڈائریکٹ ایڈمیشن بھی کر سکتا ہے پرائیویٹ کالجز میں ہے نا
ہاں صحیح
بو بول رہی تھی آدرش مجھے میری گروپ کی میم ہے نا
ہاں
آپ اس کے ساتھ بات کرو اسے بولوں اگر آپ مجھے اسکالرشپ دو گی تو میں ایڈمیشن کرونگی اگر وہ آپکو تین سال میں مطلب کنٹنیو مت اینڈ میں اسکالرشپ دی تو ہم پرائیویٹ نرسنگ کرنا کروگی مطلب اگر اس نے ففٹی تھاؤزنڈ سکالرشپ دیا
ہاں
آپ کو مطلب فی بھرنے ہے نا
اچھا ہوسک اسکالرشپ کے لیے کون سے وہ کیا مطلب کرائٹیریا ایلیجبلٹی کا
مجھے پتا نہیں وہ بھول رہی تھی
ایسے مت دیں گے لیکن اس سے کش اس کے لیے پہلے کچھ کرائٹیریا کچھ رولز ہوں گے مطلب یہ اسکالر شپ کی لوگ کو دیتے ہیں
اہم میں میں بولوں کہ اسے مجھے پڑھنے کے لیے مگاو
یہ جو آیا وا ہے راشن کارڈ والے ہیں نا
ھمم
ہاں ان کا فیس معاف ہو گیا جو اسکول اور کالج
پتہ پتا ہے بول رہی تھی بول رہی تھی سنو میرے بات
ہاں
بول ری تھی آپ نے نرسنگ کا مطلب مطلب ہوتا تھری ایئر کا کورس یہ جو مجھے ہے نہ بول تو اس کے بعد پھر بی ایس سی نرسنگ ہوتی ہے ٹو ایئر کا کورس مطلب ایک ایئر اور وائیٹ منٹس کیا ملب سارے فور ایئیر مل فائیو ایئر سوری
فائیو ایئر
ہم جینز ہوتے ہیں نا جی این ایم مطلب وہ ڈپلومہ اس کے بعد کراتے ہیں وہ بی ایس سی بھی اس کے ساتھ وہ پھر ڈگری مانی جاتی ہے
اچھا
گر آپ کرو آپ کو پرائیویٹ کر رہاو ہاسپٹل پھر اگر اپ اپ اس کے لیے اچ سے جاب کے لیے اپلائی کر سکتے مطلب اسٹاف بولدی پھر ہم جاب مطلب میں وہ سمبران اگر آپ بھی کرو کہ ہم پوری طح سوئی جائیں گے جاب کے لیے جاب کرنے والا اس میں انہوں نے مجھے بہت اچھا مشورہ دیا وہ بھی وہ بھی جائے گے بنگلور
اچھا ہے میں بھی دیکھوں گی لیکن اب ہم نے ایڈمیشن کیا تو اب ہم کیا کریں گے
سنو میری بات میں کیا بول رہی ہوں ہلو میں میں نے کیا ب میں نے بولے میں تھرڈ سیمسٹر یہ اس کو بولتے ایڈمیشن ہی کروں گی لو
ہاں تھرڈ سمیسٹر لیکن ایسے ڈگری آئے گی نا اس کے بعد کرو پھر وہ
پھر آؤ الگ افآیہ دینے مجھے
لیکن یہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا آج اتنا ٹائم کس کے پاس ہے ہاں یہ بھی صحیح ہے
فائر ایئر ٹھیک ہے پھر بھی ہے نا
ہاں بھائی ہے ٹھیک ہے وہ
آپ کرو گی مجھے مجھے انہوں نے مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھایا والا بولا مطلب آپ لوگ اگر گریجویشن کروں گی اس بعد وہ کیا جاب ملے گی رلیشن کر کی بولا میری جو مری بڑی کزن ہے نہ بڑی والی کزن
ہاں
مطلب اس نے کیا ہے نہ اس نے کیا ہے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کہ ہیں اس نے بولا ایم بی اے اور یہ ہے ایم ایس سی ان فزکس
ہاں وہ کوئی جاب کرتی ہے
نہیں آج گھر بیٹھی وہی وہ مجھے بول رہی تھی نرسنگ کے بعد مطلب آپ کہیں بھی جاب کر سکتے ہو نہیں مجھے بولا آپ کر سکتے ہو یہ آرٹس میں میں یہ میں نے بولا اچھا تھا ہے نا ہم کرے گے پے اپ نے فرسٹ اور سیکنڈ سیمسٹر کے لیے بھرا نہ ٹین تھاؤزنڈ فی
ہاں
پھر تھرڈ سم نی بننا ہے نہ اس کے لیے تھرڈ سمسٹر کے لیے
ہاں صحیح ہے
مجھے لگتا ہے ہم کیا کریں گے ہم ایگزام دیں گے یا ڈائریکٹ ایڈمیشن کریں گے ہم یا کسی پہلے آپ کسی مطلب اس سے بات کریں گے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں گی اس کے بارے میں سوچیں گے کیا نا پھر ہم پرائیویٹ کریں گے یہ فری فور ایئر
صحیح ہے لیکن اس کے لیے اسکالر شپ ہونا چاہیے نا وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے پہلے کون سا اسکالر شپ ہے
پتا ہے میں کیا ہیلو
ہاں
جو ہم ہم جاب کرینگے ہم جاب
ہاں
ہمیں سارے پیسے جو ہم اسی کے لیے کریں گے
جی انم کے لیے
ہاں ایک یہ اگر یہ جاب کر اور ہم اور بھی کچھ ڈھونڈی گے
ٹھیک ہے پھر اس سال پڑھیں گے یہ والا یہ
ہاں ہاں پھر ہم تینوں گر ہاسپٹل میں کریں گے میں آپ کوب مجھ ابھی کال کریں میں آپ کو اچھے سے سمجھونگی کال ہو جائے گا ختم تب آپ مجھ ڈائریکٹ کال کرنا میں آپ کو اچھے سے بولوں گی سمجھاؤں گی
پھر ہم لیکن نیکسٹ ایئر
والوں نےھچ س سے بت سان میں نے پھر میں نے انکو کہا مطلب میری نے ممی پرسو بولا بونا فائڈ بنانے مطلب بنا کےلاؤ پھر میں مجبور ہو گئی ایڈمشن
اچھا ہاں سمجھ رہی کوئی بات نہیں سوچیں گے دیکھیں گے اب ٹھیک رہے گا بس پیسوں کی بات ہے اسکولرشپ مل جائے یا پیسے مل جائے کہیں سے تو
کئی ب ا نی دو تین بات یہ ہے کیا
ہاں
اور بہت ہی وہ اس کاؤنسلنگ کے لیے میں بار بار بتانا مطلب پڑنے پڑیں گے وہ تھوسنڈ رویز ٹھوسنڈ رویز مانگ رہے ہیں وہ سچی بات ہے ہوں پوچھ کے دن دے ایکسٹرا کاؤنسلنگ ہوا پھر اس کے لیے الگ انہوں نے پھر چھوڑ دیا جیسے آپ نے کیا نا انہوں نے بھی چھوڑ چھوڑ دیا پتہ انہوں نے بھی چھوڑ دیا انہوں نے اب ایٹ لیک نکالے لون کیا ایجوکیشن کے لیے مطلب پڑھائی کے لیے
ہاں
وہ اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کیا انہوں نے درسمین میم سے بات کی درسمیں ان کو یہ دی س اسکالرشپ کیکو آپ کو پتہ ہے میں کیا سونچ رہی ہو کئی نے بولا ہم نیہ جاب کریں گے بولا بہت اچھا ہے اگر ہمیں بھی ملتا ہم ہم پہلے ہم جاب بھی کرتے اور پڑھائی بھی
ہاں بہت اچھا ہاں ہم یہ جاب ضرور لڑیں گے لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے کل ہم پین کارڈ کے لیے اپلائی کریں گے ایمن بھی آس پاس سے وہ فون چلا رہے وہ فون چلا رہی ہے
میں کل وہ بھول گئی میں آپ کو ہنڈریڈ روپیز پے کرتی میرے لیے وہ روٹی لائے لاتی
کون
تم
وہ وہ ہم نے وہیں کھائی روٹی ہاں سچ میں ہوٹل میں ہاں وہ حلوا اور پراٹھا
مجھے اللہ کی قسم ہے آج ہی میں سونچ رہی ٹھی میں عائشہ کو ہییننڈریڈ روپیز پے کرو گی
ہاں تھوڑا سا ہم نے گھر لایا تھا اگر پہلے ہی بتانا تھا کال پہ میں رکھتی ہے
نہیں مطلب میرے الگ لگاتی میں کھاتی
نہیں میرا میں اپنا پھر رکھتی مجھے میں نے آلریڈی کھایا تھا میں اپنا آپ کے لیے رکھتی لیکن پھر وہ پتہ نہیں ہمیں فریج میں رکھا تھا کل صبح وہ کھایا تھا بچوں نے چائے کے ساتھ سب نے پھر وہ
ٹھیک کتنا بار آپ لوگ نے ایک ایک کو مجھے بھی یہ بولا
کیا گاڑی میں ا ان لوگوں نے وہ آپ جانتے ہو اس کو مزمل ہے اس کا ڈرائیور کا ہاں وہی تھا پتا نہیں اس کو کتنا پیسے
ہاں بولا آپ کو ہمیں بھی جانا اس لیے
ہاں میں کروں گی پتا وہ مجھے نہیں پتا ہے وہ چھوٹو جان کو پتا ہے
اسی نکی گاڑی ابا بھی تھا
ہاں وہ اچھا ہے وہی اگر جانا ہوگا تو اسی کو بولنا ہے وہ بہت اچھا ہے شریف بھی ہے اور
امم مجھے پتہ ہے وہ بہت اچھے انسان ہے
ہاں اچھا میں نے ابھی آج ہی ایئمن سے بات کی لیکن اس کو کال نہیں ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا ایشو ہے اس کی کال آج ایکٹیو ہے ایمان کو اس کی کال آج ایکٹیو ہوئی ہے لیکن اس کو کال ہی نہیں ہو رہی ہے
ہاں میں نے اپنی کزن کو اس ایپ کے بارے میں بولا لیکن ابھی مجھے کال نہیں ہو رہی ہے یہاں سے یہ کیوں
مجھے بھی ابھی ایسا ہے اب اب کال ہو رہی ہے
آپ کو کتنا ہے اس میں وہ پیسے کتنے آئے ہو ہمارا جو پروسیسنگ میں ہے
پراسیگ میں ٹو سیونٹی کتنا اچھے سے یاد نہیں ہے اتنا ہی آئی تھنک ٹو سیونٹی
وہ ابھی آئے گا آبا کو بولنا مجھے پھر اگر تھاؤزینڈ جمع ہوا مجھے تھاؤزینڈ نکال کے دینا
اچھا آپ نے یہ نوٹس کیا ہے جب یہ پروسیسنگ میں آتا ہے پھر کتنے دن بعد یہ بینک اکاؤنٹ میں آتا ہے
چار دن کے بعد یہ کب آیا کل آیا یا پرسوں
سنو مجھے کال کر رہے ہیں جب میں یہ کال کٹ ہو جائے مجھے ڈریکٹ کال کرنا مجھے آپ سے بات کرنی امپٹنٹ
اچھا آپ بتاؤ کتنے منٹس ہوے اس کے
ہاں گیارہ
گیارہ ہوا ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک ہے ابھی خود کٹ جائے گی
ہاں خود کٹ جاۓ گی گیارہ برابر ہوا ہاں گیارہ دن
ہاں گیارہ برابر
ہاں جیسے ہی کال کٹ جائیے ٹھیک ہے